جی ذرا ہماریے یہ بت لگی ہے
ہوں
کیسے ہو جا
اھر
کیسے حضرت
ہاںارے بات
السلام علیکم حضرت السلام علیکم حضرت کیسے ہیں جناب خیریت سے ہیں سب بڑھیا
اتب
جی آواز تو آ رہی ہے آپ ایسے بات کریں کہ آواز جا رہی ہے آپ بولے
ہی ج
اور کال پہ تو واٹسپ پہ تو صحیح آ رہی تھی اب تھوڑی سی بریک ہونے لگیے ایسے نہ کریں
جی
ہاں جی
بت ز رہی ن ہیلو
ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بولے چل ہاں بھائی اس کو منہ پہ لگا کے بولے آپ نا اس کو آئی ڈی کو نا ان کو میڈم تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سب اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیں آج سے آج آج کا ٹائم ہے سب کے پاس میں پھر کل سے کام چالو ہوگا یا پرسوں سے
تھوڑا قریب آ کے بات کرو قریب آ کے فون ادھر مت رکھو فون تو تمہیں رکھنا پڑے گا پا فون اپنے پاس رکھنا پڑے گا اور کورنگ میں آنا پڑے گ
رر بھی وائے کر
بس دس منٹ دس منٹ جھیل لو کیونکہ آواز تھڑی خراب آ رہی ہے اس حساب سے بات بند نہیں پائے گی اور اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا ہم بات کو اپنے طریقے سےکھ اور بتاؤ
آپ کی س ج گی
ناشتہ ہو گیا
ہاں مت ہانا
اچھا اپ کھانا ہے چلو ہم تو لیٹ ہو
ہ تمہارا لیٹ اٹ رہا ہو تم تم تو لیٹ اٹ فہمی کما لیے
ا آ ن ارت م کال کر لیتا ہوں اٹتے بس جب مجھے پتا ہے کیا میں کہاں
ام کنیا میں ہو رہ ہو تم کو ہو رہے اٹھ رہے ہو
ہاں کام کرتا سو رہا ہوں کام کرتا اٹا ہوں کام کرتا بول رہا ہوں ہر کا مطلبب میں دکھ رہا ہے بھائی تو ہمیں کم کم کیوں نہ کرنا
ہاں ہمارے کے لیے آواز
ہاں واس تو کلیئر آ رہی ہے بھائی صاحب ل لو ہاں آواز آ رہی ہے بڑھیا آ رہی ہے ہاں
اورہ سناؤ جناب
بس گیں آپ کی کر رہے ہیں آپ کی نگری میں ٹائم پاس
تو گری مڈاں
میڈم میڈم کچھ نہیں کری سب میں ہی کہتا ہوں بھائی جو میرے لو ہیں میری بےجتی نہ کرو
پپا بڑے ج آی تومارے پڑیتی آ کیااز مر آ دون م فادر میں وہ تمہارے
سب کا یوز کر رہا ہوں میں سب
یہ ف برو تارا شکتی یوز کرو
اور ابھی ایک دو ٹسک آئیں گے توھائی مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے یہ نہ ہو کہ مجھے ٹاسک نہیں ملے تھے میں نے کال نہیں کری تھی اس لیے میں نے بھائی دوسری آئی ڈی بنا دی میرے سھ تو دقت تھی نا اس لیے میں کزا س
جنا آ
جی وہ بھی بتائیں اس میں تھوڑی اردو کی بھی استعمال کیسے کریں
ہاںا سفال ہو گئی تھی میں ےررا ھخزتس
ہوں
ارے
اچھا
ر خراب تو نہیں ہو رہا آ رہ
ہاں آ تھوڑی تھوڑی بریکنگ ہو رہی ہے کر رہے ہیں
آ لیکن وہٹ کا خارام ہے ابھی میرا نا کچ کو چل رہا ہے ویسے
ہوں نام نہیں لینا باقی آپ کام کرو کوئی دقت نہیں ہے ہاں ہاں کرو کوئی تیس ہے نا پانچ پانچ کمپلیٹ ہونے کے بعد تم سب کے وہ ریسیور بن جانا ریسیور کاچا امؤنٹ ہے مطلب کرنا کچھ نہیں ہے سامنے وال لیکن ال ہوگی ہمیں بس سننا بھی ب ف ف پار ج پارٹیسپیٹ آپ کمپلیٹ کریں دونوں طرف سے بات ہو
چلے بھائی ہمارے ف آپ کا دھن واد
جن جن کو نہیں آ رہا ان کا فائدہ نہیں ہے ان کا نقصان ہی ہوا ہے اور جن کو آیا ہے نا ان کا فائدہ کیکہ اتنا اماؤنٹ زیادہ آیا ہے ہاں کوئی نہیں
ک ن ہاں
کمپلیٹ کر دینا کوئی دقت نہیں یار
کلیئر کلیر ہو ہو رہے
اور فون کو اوپر لے کے جانا سر بر کرنا
ٹھیک ہے
ہوں
اور یہت نہیں ہو رہی کیا
ہاں ہو رہی کلری ہو رہی
ن پڑ جاؤں
کلری منا سا
نہیں گ رہوں نہیں گؤ اور بتا ہ ہاں ج ہے جنا چلے گئے ساری ای بولی گی ا لڑ س رہ ہےے نا بھی ہاں ب آ آواز ک بپ بی تھوڑےئے ا یہ مال نکال کے دینا ہو کو اچھا ا ہاں ہ ت آالی جن ب گ ہو گ پوری وقت الفات کی جناب بہت پ اورش ہ تو تو تو ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے اوکے ا خراب ہو گئی